ہیلو سلا و علیکم
وعلیکم السلام ہیلو
کیسی ہے آپ
جی ہم تو بڑھیا ہیں آپ فرمائیں آپ کیسی ہیں
ا بالکل بڑھیا آپ فرمائیے آپ کا ناشتہ ہو گیا
جی ہمارا تو ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ فرمائے آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
اج ہمارا بھی ناشتہ ہو کے ابھی فری بیٹھے تھے اور بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت خیریت سے ہے
جی بس اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں تو سب کھیریت سے ہے آپ کے یہاں سب کھیریت سے ہے
بالکل ہمارے یہاں بھی سب کھیریت سے ہے اور بتائیں آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے بارش پاری ہو رہی ہے کہ نہیں
جی ہمارے یہاں کی بارش وغیرہ تو اچھی ہی چل رہی موسم بھی ٹھیک ہی چل رہا اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں مطلب پہلے تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی
بالکل صحیح فرمارہی ہیں آپ تو اور بتائیے ہم یہ پوچھنے کے لیے کال کر رہے تھے کہ آپ کیا نیو لرننگ اسکیل میں آپ کچھ سیکھ رہی ہیں
جی ہم گھر بیٹھے بیٹھے ا نئی نئی چیزیں سیکھنا پسند ہی کرتے ہیں مطلب کوئی نہ کوئی آپ کے اندر کچھ نئی چیزیں آتی تی تو وہ ہمارے ہی کام آتی ہے کہ ہماری امی کا کہنا تھا کچھ بھی سیکھا ہوا مطلب زیا تو نہیں جاتا ہے کبھی نہ کبھی تو کام آ ہی جاتا ہے
بالکل صح سبی ہماراری والمی کیا ستی وال ہے کا یہ ایک بار چاہے تو نا کبھی نہ کبھی تو کام آتے کبھی میں تو نہیں جاتی کچھ بھیھ پوچھی ہوئی چیز ہے تو بتائیے اب کیا سوچ رہی تھی
جی ہم تو مطلب اگر کورس وغیرہ دیکھ رہے تھے کہ کمیونیکیشن کورسز وغیرہ کیسے ہوتے ہیں ابھی تو فون وغیرہ پہ نئی نئی چیزیں سیکھنا آسان ہو گیا ہے نا
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اپ جانے وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پتے فون وغیرہ بھی کافی اچھی طریقے سے سکھائی دیتے بس سمجھ میں بھی آتا ہے بیٹھے بیٹھے روز روز ایک ایک کلاسز ہوتے رہتے تو روز ایک ایک کرتے کرتے ایک دو مہینے میں تو آرام ہو پورے کلاسز ہو بھی جاتے ہیں اور سمجھ میں بھی آ جاتا ہے
جی اور اس پہ تو آپ اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں ان کو اور وہ بڑے پیار سے سمجھا بھی دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں مطلب کیونکہ بچوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھری کلاس میں ہوں گے تو ان سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اب آن لائن میں کیا ہے آپ ایک انسان سے سیکھ رہے ہیں آپ کو مطلب کو کوئی دوسرا تیسرا انسان جج کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے تو آپ اپنی مشکلاتیں بھی حل کروا سکتی ہیں آرام سے
اچھا ہو گیا آج ہم یہ کہہ رہے تھے اب تو دیکھا جائے تو کافی اچھا ہو گیا ہے اب ساری چیزیں گھر بیٹھے بیٹھے سیکھنا اور دیکھا جائے تو آج کے یوگ کے حساب سے نئی نئی چیزیں سیکھٹی رہنی چاہیے کیونکہ کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتا ہے ہم بھی دیکھا جائے تو کمپیوٹر کلاسز وغیرہ ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں کیونکہ دیکھا جائے آج کے یوگ میں دیکھا جائے تو کمپیوٹر سیکھنا بہت ہی اہم بات ہو گئی ہے دیکھا جائے جس کو کمپیوٹر وغیرہ کے بارے میں گیان نہیں ہوتا ہے ان کا دیکھا جائے تو کام وغیرہ میں کافی رکاوٹیں آ جاتی ہے کیوںکہ ہر چیز دیکھا جائے نا کمپیوٹر وغیرہ کا ہی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گیان تو وغیرہ ہونا ہی چاہیے نہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں نہیں آ پاتی ہے پھر کئی کئی چیزیں سے پوچھ لیتا ہے تو نہیں بتا پاتے اچھا سیکھنا تو کافی ضروری ہو گیا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور سیکھنے میں کیا ہی برائی ہے آپ کو اگر کچھ سیکھ سیکھنے مل رہی ہے تو آپ کو سیکھ لینا چاہیے اب دیکھا جائے تو ابھی ہمیں اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی کا یوتھ تو ایسا ہے نا کہ آپ جتنے ذریعے ہو سکے اس سے پیسے کما لے آرا م سےجیسے کہ ہماری جو خالا ہے وہ گ وہ آفس بھی جاتی ہے ان کے ساتھ ساتھ وہ الگ سے ان کا ایک چھوٹا سا بزنس بھی ہے جن پہ وہ بچ لوگ جو گفٹس وغیرہ بنواتے ہیں وہ ان کو بنا کے دیتی ہیں تو ان کی سائڈ ارننگ بھی ہو رہی ہے ان کو الگ سے پیسے بھی مل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہے اگر آپ نے نئی نئی چیزیں سیکھی ہیں تو آپ کے ہی کام آتی ہے کیونکہ ابھی اتنی مہنگائی کا زمانہ ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی آپ کی جو اس کل رہتی ہے وہ آپ آرام سے گھر بیٹھے بیٹھے سیکھ لیں پھر آپ کے یہ کام آئے گی
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ تو کہ کوئی جیسا دیکھا جائے کمپیوٹر وغیرہ سیکھ لو تو اس پر اپنا چھوٹا موٹ ا جو آتا ہے آپ کا ہنر وغیرہ ہے کئی لوگوں کو سلائی بلائی کا دیکھا جائے کئی چیزیں بنانے کا ہنر رہتا وہ کمپیوٹر کے دوارا بھی آپ آن لائن بزنس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اسی لیے آئے پہلے آنا بھی تو چاہیے اسی لیے کہتے پہلے سیکھ وغیرہ تو دھیرے دھیرے کر کہ آج کل مہنگائی کا یوگ ہے دھیرے دھیرے نئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں گے تو نئی نئی چیزیں آئے گی تو ہمارے گھر میں بھی ہمارے لیے مدد ہوگی تھوڑی تھوڑی کما کے دیں گے تو ہمارے لیے ہی اچھا ہے اس لیے نئی نئی چیزیں ہو تے رہے تو آن لائن وغیرہ بھی سیکھے نہ تو آف لائن سیکھے بس سیکھتے رہے تو کا اچھا ہے کیونکہ آج کے یوگ کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر چیز کافی ضروری ہو گئی ہے کمپیوٹر وغیرہ جیسا دیکھا جائے تو یہ تو بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ اہم حصہ ہو گیا ہے کہ کمپیوٹر سیکھنا کیونکہ جس کو کمپیوٹر وغیرہ کا گیان نہیں ہوتا ہے بڑی بڑی کمپنیاں بھی دیکھیں بڑی بڑی کمپنییاں بھی ان کو ا ا کمپنی کام میں رکھتی جس کو کمپیوٹر وغیرہ کا گیان ہو کمپیوٹر وغیرہ کے بار ساری چیزیں ان کو آتی ہو کہ تاکہ ان کا بھی کام آسان ہو جائے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اب دیکھا جائے تو ہمیں یہ ساری چیزیں اگر ہم سیکھیں گے تو ہمارے اب اپنے آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں نئی چیز مطلب ہمارے ایک پیسہ کمانے کا نیا ذریعہ بن سکتا ہے پھر دیکاائے تو آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں تو آپ کو بھی ایک نیا سیلف کانفیڈنٹ آتا ہے کہ آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ اور دو سار چیزیں ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے نا کہ آل راؤنڈر بن جاتے ہیں اپنے کاموں میں یہ ساری چیزیں نئی نئی سیکھ کر ہمیں ایک اچھی ہی رہتی ہے کہ ہمارا سائڈ ارنگ بھی ہو رہا ہے پھر ہم دیکھ تو ہم اپنے آپ کو ہمارے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں چلے اتنا بھی نہیں کما رہے کہ اگر مطلب اسٹوڈنٹ وغیرہ ہو گئے آج کل کے ودیارتھی وغیرہ ہو گئے جو کالجز یا اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں وہ مطلب اگر بہت زیادہ پیسے بھی نہیں کما رہے ہیں اپنے سائڈ ارننگ سے تو کچھ نہیں تو اپنے خود کا خرچہ نکال سکتے جن سے ان کو مطلب بچپن سے ہی ایک عمر سے مطلب جو سولہ سترہ سال کی ایک عمر ہوتی ہے اس سے ہی انوں کے اندر ایک رہےا خودداری پنا کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں
بالکل تھیک چاہیکھو تاکہ ان کے حساب سے آپ آگے بڑھتے رہو پھر کمیونکیشن جیسے فکر بھی ہوتی ہے وہ بھی کافی مائل ہوتی ہے بڑی بڑی کمپنی وغیرہ میں
جی اور ابھی سے آپ نے سیکھ لیا تو آپ کے لیے بھی اچھا رہے گا
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اپ ابھی بھی سٹھ نہیں ہے تو آنے آنے والے بوشیہ میں ہمیں بھی تکلیف نہ ہو کہ نئی نئی کے حساب سے دیکھتے کہ جاتا ہے نئی نئی چیزیں جو سیکھی رہتی ہے ان سے زیادہ سیدزیں تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے آج کل دیکھیے آن لائن کا زمانہ ہر چیز یہ آن لائن ایسے پسے جو کورسز ہوتے ہیں آرام سے آن لائن وغیرہ میں مل جاتی ہے کیونکہ بہت معائن کرتا ہے کمیونکیشن کے بڑی بڑی کمپنییاوں میں بھی کافی معائنی ہوتا ہے اس سے پت چلتا ہے کہ کمپنی کے لیے کتنا اچھا کر سکتے ہو کمیونکیشن اسکل وغیرہ میں تاکہ ان کا کیسے پروفٹ وغیرہ ہو ٹیک ہے سر چیزیں کافی م کرتی پھر یہ سب چیزیں بھی سیکھ لے تو بوشیہ میں کافی کام آتا ہے
جی دیکھا جائے تو ہماری جو کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے ہمارے بارے میں کافی کچھ کہ کہہ سکتی ہے مطلب اگر دیکھا جائے آپ کو کمپنی کا کام آتا ہے لیکن آپ کو اپنا کام سمجھانا نہیں آتا ہے اس کی وجہ سے بھی کافی ساری تکلیفیں آ سکتی ہیں آپ کو
بالکل صحیح فرما رہے ہیں میرے کو دیکھنا ہے ان کو سمجھ میں بھی آ جاتا جب وہ لیکن دوسرے کو سمجھا نہیں پاتے ہیں
جی اور ہم نے بھی کافی سمے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں مطلب کسی انسان نے اپنا پروجیکٹ خود بنایا ہو لیکن ان کو اس سامنے والے کو سمجھانا نہیں آ پاتا ہے لیکن لیکن وہ اگر خود سے کے پروجیکٹ کے بارے میں ان کو پوچھا جائے تو ان کو سب کچھ پتا ہے ل لیکن بس ان کو بولنا نہیں آتا ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو کافی تکلیفیں ہوتی ہیں
ولیکم بھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اور آپ سامنے والے کو بتا نہیں پا رہے تو کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے چیزوں تاکہ آگے آنے والے بھوشیہ میں بھی کام آئے کیونکہ یہ سب چیزیں دیکھا جائے بھوشیہ میں کافی سے کام آتی ہے
جی اور ابھی تو لوگ
بھی چاہیے
جی اور اب تو لوگ یہ ساری چیزیں گھر بیٹھے بیٹھے سیکھ ہی رہی ہیں نیو لرننگ وغیرہ چیزیں کے حساب سے ان میں بھی اسکل وغیرہ کے ڈیولپمنٹ یہ بھی تو آتا ہی ہے بیگننگ کمیونیکیشن اسکل سیکھیں تو ابھی بچے اگر ابھی سے سیکھیں گے اسکول یا کالج وغیرہ کے سمے سے تو ان کے آگے آگے والے زندگی میں تو ان کے کام ہی آئے گا
یہ سب چیزیں دیکھا جائے کبھی نہ کبھی تو کام آتے ہی ہے اب کمپنی وغیرہ میں کام کرے تو اس چیزوں تک کام ہی آنے والی ہے اسی لیے یہ سب چیز ہے تاکہ آگے جا کے تکلیف وغیرہ نہ ہو بہت ساری چیز آن لائن مل جاتی ہے سیکھنے وغیرہ کے لے تو سبھی سیکھتے رہنا چاہیے تو اس کے حساب سے آپکو چلنا تو نئی نئی چیزیں چ سیکھیں گے تبھی آپ اسکے حساب سے چلیں گے کیونکہ آگے بڑھ جائے گا اور آپ پیچھے رہ جاؤ گے تو بہت تکلیفیں بھی ہوتی کہ یہ چیزیں نہیں آتی ہے آگے بھی اس کو آتی ہے تاکہ تکلیفیں ہوتی پھر نئی نئی چیزیں سیکھو تاکہ اچھا آئے
اور دیکھا جائے نا تو ہم اگر نائے نائے چیزیں سیکھ رہے ہیں تو ہمیں لوگوں سے مطلب جڑنے میں سمئے نہیں لگتا ہے کیونکہ ہمیں ایسا تا ہے کہ ہاں مطلب ہم ایک ہی جگہ سے آتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ ساری چیزوں کے حساب سے مطلب اگر آپ الگ الگ جگہ سے بھی ہے یا کچھ بھی ہے لیکن اگر آپ کو یہ ا یہ ا نئی نئی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک جذبہ آتا ہے کانفیڈینس آتا ہے جس کے حساب سے آپ ایک دوسر سے ا مطلب ساتھ میں رہ کر کام کر سکتے ہیں آپ ان کو مطلب اپنی چیزیں کھل کر بتا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں ہمیں اور دیکھا جائے تو یہ ساری چیزوں سے ہمارا جو دماغ کا وکاس ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ مطلب نئے یوگ کے حساب سے کیسی چیزیں ہے کیسی نہیں ہے مطلب دھیرے دھیرے آپ نے اور اچھا کانفیڈینس آتا ہے اور اپ اپنی زندگی میں مطلب سفلتا زیادہ طریقے سے پا سکتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اس نئی نئی چیزیں سیکھیں تاکہ بوشیہ کے ساتھ آپ بھی چلتے ہیں بہت ساری نئی نئی چیزیں سیکھ تو آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں پھر آن لائن میں بھی آ تا کہ آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ تھوڑا پیسے وغیرہ دینا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے کہ دیکے سیکھ لینا چاہیے کیونکہ نئی نئی چیزیں سیکھو گے تو آپ کے لیے ہی اچھا ہے کمپیوٹر کلاس ہو گیا کمیونیکیشن کلاس ہو گئے کمپیوٹر کلاس میں بھی توب بہت ساری چیزیں آنے لگے ا اے آئی جیسی چیزیں کا بھی زمانہ ہے تو وہ بھی سیکھ لیں گے تو آگے جا کے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی
جی اب دیکھا جائے تو ہم نے بھی کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ا ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ لوگوں کو بچوں کو گھر پہ ہی سکھا رہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایپ بنانا سیکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو آپ گھر پے بیٹھے بیٹھے اگر اپنے سکیل ڈیولپمنٹ کر رہے تو اچھا ہی ہوتا ہے وہ کیا آپ کے آنے والی زندگی کو بہتر کرے گا
آپ اپنی سے سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے کافی اچھا ہے آپ بات کافی اچھا لگے گا اب ہلو
جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہمیں کیا آپ کے اتنے عمدہ وچارے ان سب کے بار میں
بالکل چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ